ہلو
کال
سلام علیکم بھائی جان کیسیے ہو سب خریت
بلکل بلکل سب خیریت
اور بتاؤ سب گھر پہ سب ٹھیک ہے بوجی کیسے ہیں آپ کے
بڑھیا ہے
اچھا تو کیا آپ سے بات کر لوں تھوا بہت دن ہو گ نا آ سے ب ج
جی جی کچھ زیادہ ہی دن ہو گیا
ہ کیا کریں میں سوچ رہا ہوں کہ بچے کو اپنے کو تعلیم وغیرہ کے لیے مددسا ڈھونڈ رہا تھا اسکول کھولنے والے نا مدد سا تو سوچا بھائی جان سے تھوڑا جانکاری لے لو
جی جی دےلی جی دےلی جی
تھوڑی بتائیے نا کہ مطلب کیا کیا مطلب دیکھوں میں مطلب
جی کیسے
جیسے بھائی جان اگر میں تعلیم کی بات کریں نا کہ آج کل لوگ کہتے ہیں نا کہ اگر کسی سے اس کی دولت چھین لی نا تو جو پھر کما سکتا ہے لیکن اگر اس کے پاس علم ہو تو وہ کبھی غریب نہیں رہتا نا
جی جی بالکل بالکل تو مطلب یہی ہے کہ بیسک جو تعلیم ہے وہ مطلب سبھی کو ملنی چاہیے کیونکہ تعلیم ایک انار انسان کو بہتر جیون جینے کے لیے چکاتی ہے اور ہ
کیوں بھی نہ کیوں کیونکہ بھائی جان ایسا ہے نا کہ تعلیم ہے نا کیکہ تعلیم صرف نوکری پانے کا ذریعہ نہیں نا انسان کی سوچ کو کلا کو سب سے بہتر بنانے کا کام نہیں کرتا نا
جی جی جی جی
ویسے اگر اگر ہم نے آپ دو آسان شبدوں میں پوچھے کہ ہے آخر یہ تعلیم ہے کیا مطلب کیا ہے اس کے کیونکہ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ اسکول جانا اور امتحان پاس کرنا ہے تعلیم ہے کیا یہ باقی صحیح ہے
جی نہیں جی نہیں بالکل مطلب اس میں یہ ہے بہت سے لوگ سمجھتے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں تو مطلب اس میں آپ بتا رہے ہیں وہ تو نہیں ہے لیکن تعلیم اس سے کہیں زیادہ ہے اور تعلیم کا مطلب سیکھنا سمجھنا سوال کرنا اور اپنی زندگی کو بہتر بنانا ہے جنا
یعنی کہ کتابوں سے ملنے والا علم اور زندگی سے ملنے والا علم تجربہ
جی بالکل بالکل ساف سھی سدھی صحی بات ہے
بھائی جان یہ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ تعلیم کی اہمیت کے بارے میں بولوں کہ تعلیم اتنی ام کیوں مانیے آخر کار
کیوںکہ تعلیم انسان کو جہادت کے اندھیرے سے نکال کر علم کی روشنی میں لے جاتی ہے
واہ واہ واہ سوارا آپ نے کتنی گہری بات کہی ہے کہ لیکن اس میں یہ بھی ہے تو ہے نا کہ سوچیے اگر آپ کو سوچنا پڑ جائے کہ اگر دنیا میں تعلیم ہوتی ہی نہیں نا تو یہ ڈاکٹرس ہیں انجینئرس ہیں سائنٹسٹ ہیں ٹیچرس اور افسر آپ آخری کاں سے آتے گاں سے بندے کی س مطلب
جی جی جی سو فیصد ہی صحیح بات ہے اور اگر مطلب یہ نہ ہوتے تو مطلب ہمارا دیش جو ہے وہ بہت پیچھے چھوٹ جاتا بھائی جان
پوری قوم میں اندھیرا سال سا جاتا نا ہم
بالکل بالکل تعلیم کے فائدے کے بارے میں بات کرنا چاہیں گے تو مطلب یہ ہے کہ اس کا مل فائدے کیا ہے بھائی جان بت بتانا چاہیں گے
جناب اس کے ویسے تو بہت سارے فائدے ہیں اس میں فائدوں میں گناا نہیں ج سکتا لیکن ان میں سے مکہ فائدوں کی بات کریں نا کہ سب سے پہلے فائدہ تو یہی ہے کہ کہ تعلیم ہے نا انسان کے علم میں اضافہ کرتی ہے اور وہ دنیا کو بہتر سمجھنے والا لگتا ت ن
جی جی یعنی ہر ہ جی ہر اسٹوڈینٹ کا ایک سپنا ہوتا ہے جی جا بہتر مستقبل پانا ایک ہر اسٹوڈینٹ کا سپنا ہوتا ہے
ان شاء اللہ آپ نے کیا بڑھیا بات ی لیکن اس میں یہ ایک یہ بھی تو ہے نا جناب کہ صحیح فیصلے لینے کی سہولت برتنا ہے نا جیسے کہ اگر سوچا جائے کہ کیا یہ تعلیم انسان کی سوچ بدل سکتی ہے
جی جی جی بالکل بالکل بالکل جناب تعلیم جو ہے صحیح تعلیم صحیح انسان کو ملنے پر ایک صحیح اثر دکھاتی ہے غلط فرق اور صحیح جو ہے ان کا دونوں کا جو آپس میں مطلب ہوتا ہے وہ اس کو الگ کرنے میں اس کو سہایتا دیتی ہے اور جو اعتماد بڑھاتی ہے اعتماد بڑھانے مطلب کیا ہے میں نے سر دیکا ہے کہ جو پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہ زیادہ پرت م ہوتے ہیں بھائی جان
کیونکہ جناب ایسا ہوتا ہے نا کہ علم انسان کو اپنی بات رکھنے کا حوصلہ بھی دیتی ہے نا جبھی تو پڑے لکھوں سے زیادہ پرارتنا ہوتی ہے نا اور اور اس میں یہ بھی تو ہے کیونکہ کیونکہ سماج کی ترقی میں بھی اپنا یوگدان دیتا ہے ہندوستان کو بل کیونکہ یہ تعلیم ہے نا کیول انسان کو نہیں بدلتی پوری ایک طرح سے قوم کو ایک نیا سدش دیتی ہے پورے سمج کو بدلنے کا کام کرتی ہے نا جیسے ایک پڑھا لکھا انسان ہے پورے سمج کو بدل سکتے ہیں نا وہ بای قوم کے لوگوں کے لیے سندش بن سکتا ہے جیسے کسی نے جوک لگ دی یا کوئی بڑھیا اس پت کام کر رہا ہے تو باقی لوگوں کے لیے وہ سندیش کا کام ہے نا
تو بھائی جان اب تھوڑے ان مشکلات کی بات کرتے ہیں جو تعلیم کے راستے میں آتے ہیں تو کیا م کلاتے ہیں بائی جان کرپیا پتا
ویسے آپ نے سنا ہوا کہ ایک سکے کے دو پہلو تھ ہیں جس سے کہ ہر چیز کے فائدے اور نقصان دونوں سے سکتی ہوں جیسے ہم نے پہلے فائدوں کی بات کی تو اس کے نقصان بھی ہے نا جیسے کہ جیسے کہ امتحانوں کا دہا بڑا تھا نا آج باقی ہے نا یہ تعالم علم نمبروں کے دباؤ میں رہتے ہیں جیسے ہاں کئی تالب جو پریھاں کی تیاری کرتے ہیں یا کوئی اچھا میں اچھے نمب لاتے ہیں تو باقی کے گھر والوں کو پریشر رہتا ہے نا کہ یہ اچھے اتنے یہ ڈاکٹر بنے کا بنے گا بعد میں وہ بن نہیں جاتے تو واقعی میں تعلیم علم میں دباؤ بنتا ہے جس کے کار وہ پریسر بن جاتا ہے امکان ودا بن جا ہے جن میں
بالکل سو فیصدی صحی بات ہے اور صرف ڈگری پر دھیان دینا ہی کیا ضروری ہے کیا ڈگری جو ہے ان پر دھیان دینا ضروری ہے جناب
نہیں نہیں آج کل لوگ ڈگری کو زیادہ اہمیت دیتے لیکن اس میں یہ ایسا نہیں ہے جب کہ اصلی میں تو تعلیم میں گر ہونا چاہیے اخلاق ہونا چاہیے اور تجربہ بھی ہونا چاہیے لیکن اس میں ایک ایک کارن اور ہے نا کہ میں آج کل ہے نا ہر کسی کو اچھی تعلیم مل نہیں پاتی جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوا کہ کئی جگہ فیس اور خرچے بہت زیادہ ہوتے ہیں جس کے کم افورڈیبل والے گھر ممبر ہوتے ہیں نا وہ تعلیم کو گٹ نہیں کر پاتے نا وہ افورڈ ہی نہیں کر پاتے وہ
بالکل بالکل جناب آپ ملب صحیح فرما رہے ہیں تو کہنا مطلب یہی ہے کہ تعلیم ایک انسان کو مطلب ضروری بناتی ہے تو ا جناب آپ مطلب بتائیں گے کہ اگر ایک انسان جو ہے وہ تعلیم کے مطلب آرتھک استتی کی وجہ سے نہیں لے پا رہا ہے تو اسے مطلب کیا کرنا چاہیے
نہیں وہ وہ تو ہے لیکن اس کو اپنے سماج کے قوم کے لوگوں کو دھیان دینا چاہیے سر کوئی پریاس کرنا چاہے مدر سے اس پرکار سے کھولے جے چاہےیادہ کھولنے چاہیے جو کہ اس میں دھیان رکھنا چاہیے نا کہ لوگ اپنا نجی ہی فائدہ نہ دیکھیں کیا ہے وہ ن جی اگر کھولتے ہیں تو وہ اپنے پیسے سے کھولتے ہیں پھر وہ سوچتے ہیں کہ میں اپنا پیس اسی کرو نا ایک سے بجنس بناات د ہے نا ان کو
جی جی تو بھائی جان آپ کو نئے جو نئے جو نوجوان ہیں تو ان کو مطلب کیا سدیش دینا چاہیں گے آپ
میں تو یہی دینا چاہوں گا کہ دنیا کے کئی کامیابی لوگوں نے سادار حالات سے شروعات کی تھی اور انیں کامیابی کا راہ سیکھنے کے لگن اور یدی دیکھا جائے نا با ایسا کہ محنت اور تعلیم زیادہ معنی لگتی ہے اس میں
جی جی جی تو بھائی جان کچھ آج کل جو مطلب لوگ ہیں وہ سوشل میڈیا کے طرف ترکینار کر لیتے اور ان کو اتنا مطلب وہ تعلیم یا اس پ دھیان نہیں دے پاتے ہیں تو مطلب کیا م آپ کے انوسار کیا کرنا چاہیے کہ وہ
نہیں ج جنا جنا سنوں مری بات س آپ آپ نے بالکل ب بڑھیا ان شاء اللہ آپ نے بالکل بڑھیا کوشن کیا ہے میرے سے اس کا میں جواب دیتا ہوں میرا من میں ہے کہ میں تو آج کے نوجوانوں کے لیے ایسا پیغام دینا چاہوں گا کہ میں تو بس اتنا ہی کہوں گا کہ آپ موبائل کو سوسل میڈیا کو اور تفریح کو اپنی جگہ ٹھیک ہے چلانا آپ چلاؤ موبائل چل یوز کرو سوشل میڈیا یوز کرو کچھ بھی کرو لیکن تعلیم کو کبھی آپ اگنور نہیں کر سکتے نا نظر انداز نہیں کر سکتے کیونکہ آج کی محنت ہی کل کی کامیا م آج بنے گی آپ جتناپ محنت کرو گے کل آپ کے لیے دگ نا مطلب پھل کیی کہتے نا کہ کرم کریے پھل کی اچھا مشت کریے
جی جی سر آپ جو آپ فرما رہے ہیں وہ ایک نمبر سب بات ہے اور اس سے میں ایگری کرتا ہوں تو مطلب جناب یہ ہے کہ آج کل مطلب کئی بھٹکاؤ ہو رہے ہیں تعلیم لینے میں تو ان بھٹگاؤ ہوے کیا کیا سام ل وہ
نہیں اس اس میں بہت ساری چیزیں سامنے لیکن اس کے بارے میں ایک کہاوت اور رہے ہے مجھے اچھے سے یاد ہے کہ اگر اس کے بارے میں ایک لائن میں نے پڑھی تھی کہ تعلیم ہے نا یہ صرف نوکری پانے کا ذریعہ نہیں ہے بلکہ یہ انسان کو بہتر بننے کا راستہ بھی ہے جیسے تعلیم وہ دولت ہے نہ تو چوری ہو سکتی ہے نہ ہی ختم ہو سکتی ہے اس کے بارے میں نے یہ بہت اچھے سے پہلے بہت پڑھی تھی اور میرے اچھے جو گرجن نے انہوں نے ب بتائی تھی بازار بھی جات تھے
جی جی بالکل بالکل ج آپ صحی فرما رہے ہیں تو ملب بتا آپ بتا سکتے ہیں کہ مطلب جو تعلیم ہے اس کو مطلب گہن کرنے میں کیا کیا مطلب کٹنائیاں آتی ہیں اور ان کو گر کرنے کہ کیا کیا فائدے ہیں
نہیں میرا ماننا تو یہی ہے کہ آج کےو نوجان کو میرا تو یہی پیغام ہونا چاہیے کہ آپ تھوڑا تھوڑا پڑھتے رہیے دھیان بھی دیتے رہیے بای کے کام کو دیجیے لیکن اگر آپ ایک سال کی یجنا بنانا چاہتے ہیں نا تو پسل بئیے لیکن اگر آپ پوری زندگی کی یجنا بنانا چاہتے ہیں تو تعلیم حاصل کیجے یہ اس کی پرفیکٹ لائن ہے آپ اگر آپ کو اپنی زندگی کو سنوارنا ہے تو تعلیم کو تو لینا پڑے گا تعلیم کی دوارا کچھ نہیں ہے ویسے آپ نے بھی اس کے اس آپ نے بھی جناب اس کے بارے میں بہت جیسی اچھی بات بتائی ہے انساء اللہ کرے آپ کو اچھی ایسیے جانکاری دیتا رہے گائڈ کرتے رہے آپ لوگوں کو آپ سے بات کر کے اچھا لگ رہا ہے
بالکل بھائی جان
اگر موقع ملا تو آپ سے روبرو ہوں گی اور آپس میں گھر بیٹھ کے گپتگو کریں گے آپ سے اللہ حافظ
جی جی جی
اوکے